ہیلو بلیکم سلام آواز آ رہی ہے
ہاں آ رہی آواز السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام
کیسے ہو
میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں میں
ہاں اور سناؤ
ہچ
میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج گاؤں کے بارے میں سوچ رہا تھا
اچھا گاؤں کا ذکر آتے ہی مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا
سچ کون تو گاؤں کی سادری اپنا اپن شہروں میں کہاں
بالکل بالکل صحی کہا آپ نے گاؤں کے لوگ جیسے کہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ہمیشہ ساتھ کھڑے رہتے ہیں یہ سب شہر میں کااں دیکھنے کو ملتا ہے
ہاں صحی کہا آپ نے اور وہاں کی فضا بھی کتنی پاکی جا ہوتی ہے نہ زیادہ شور نہ زیادہ ڈور
صحیح کہا مجھے گاؤں میں مجھے تو صبح صبح کھیتوں کی ہریالی دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے
صحیح کہا میرے کو بھی بہت پسند ہے کہ کھیتوں کی لہلا آتی فصلیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے میرا تو گاؤں میں جا کر
جی ہاں آپ نے یہ صحیح کہا ہے اور اور کیا ہو رہا ہے اور بارش کے موسم میں مٹی کی خوشبو اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں
بالکل وہ تو انسان کو اپنے پن کا احساس دلاتی ہے
ٹھیک ہے اچھا تمہارے گاؤں میں زیادہ تر لوگ کیا کام کرتے ہیں
ہمارے گاؤں میں زیادہ تر و کھیتی باڑی اورو مزدی کرتے رہتے ہیں گاؤں کے لوگ اور پشو پالن سے گائے بیسوں اور بہت پڑ بکری آدی کو پالنا اور ان کو چرانے لے جانا
ہاں یہی ہوتا ہے گاؤں میں تو ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے گاؤں کی زندگی کھیتی سے ہی جڑی ہوتی ہے جیسے کھیتوں میں کام کرتے ہیں بھینسوں کا کام کرتے پ بس پشو پالن بہت اچھا لگتا ہے کا کرنا
کیا تمیں گاؤں کی میلوں اور تیواروں کی رونق پسند ہے
بہت زیادہ آپ کو پتا ہے پورے گاؤں کے لوگ جیسے کہ مل کا تہوار مناتے ہیں نا جس سے خوشی دوگنی ہو جاتی ہے جب سبھی لوگ ایک ساتھ کوئی بھی تیوار من میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے اور تیوار مناتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہاں آپ کو نہیں ایسا محسوس ہوتا
صحیح کہا آپ نے مجھ ج بھی عید اور تمہارے جو فیسٹیول وغیرہ کچھ بھی وہ دوسرے تیواروں پر گاؤں کا ماحول بہت اچھا لگتا ہے
ہاں اور جیسے کہ یہ اور بچے کی چہل پہل ہے جو تو پورا گاؤں زندہ زندہ لگتا ہے جندہ جندا سا لگتا ہے نا
صحی کہا آپ نے گاؤں میں رشتوں کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے
جی ہاں وہاں پہ جیسے کہ بڑے بوڑھے بزرگ کا بہت احتراج احترام کیا جاتا ہے اور سبھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اچھا بھی لگتا ہے ساتھ میں رہتی ہے تو گاؤں میں سبھی ایک ساتھ بیٹھ کے تیوار منانا ہنسنا بولنا بہت اچھا لگتا ہے
صحیح کہا اپ نے شہروں میں کہاں ہے یہ بڑے بزرگ لوگ اپنے اپنے کاموں پر چلے جاتے ہیں اور گھروں وغیرہ کو سونا چھوڑ جاتے ہیں پر گاؤوں میں لوگ بڑے بزرگ لوگ مل کے آپس میں
کیا بول بھی ہے
اور آپ اس میں بات کرتی ہے بہت کاابل بڑے ہو لوگوں پہ ت اور اکثر اپنے پڑوسیوں کو کو بھی نہیں جانتے لیکن گاؤں میں ہر کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا ہے جیسے میں ہوں ہمارے پڑوسی ہی ہیں اور ہمارے بڑے بزرگ جو اکٹھا ہو کر پنچایت کرتے ہیں اور کئی ساری چیزیں ہیں
یہی تو گاؤں کی سب سے بڑی خوبی ہے یہی تو ا لگتا ہے گاؤں میں شہر شیر میں ہی چ سب چیز دیکنے کو کہاں ملتی ہے گاؤں میں سب لوگ بیٹھتے ہیں سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ تو اچھا لگتا ہے نا یہ سب سے بڑی گاؤں کی خوبی ہوتی تی ہے
صحی کہ حالانکہ گاؤوں میں کچھ مشکلیں بھی ہوتی ہیں
جیسے
کبھی کبھی شکچھا نہیں مت پاتی اور اسسپتال نہیں ہے اور دوسرے شروتاؤں کی کمی محسوس ہوتی ہے اور مہا ودیالیہ کے بھی ایک کئی اپنے بچے لوگ ہیں تو کہیں دور جانا پڑتا ہے ان اور چ سے کسیمت ہی نہیں ملتا ادی تو جانا پڑتا ہے اسپتالوں میں تو کئی چار کئی ساری چیزیں ہیں
ج
یہ بات تو صحیح ہے اب۔۔۔ لیکن اب کافی گاؤں میں ترقی بھی ہو رہی ہے نا۔ اب پہلے جیسے گاؤں نہیں ہے۔ اب تو ہر گاؤں میں سچت لوگ رہتے ہیں۔ سچت بچے ہیں۔ پڑھنا لکھنا، جگنا سحر میں جگتے ہیں۔ بچے کھیلتے کودتے ہیں۔ پڑھتے بھی ہیں جسے گاؤں کی ترقی۔۔۔۔۔۔ بھی تو ہو رہی ہے۔
صحیح کہا اپ نے۔ ہاں جیسے۔۔۔ سڑکوں اور اسکولوں اور انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت بدلاؤ آیا ہے گاؤوں میں اور کئی سارے بدلاؤ ہیں جیسے کہ اب مہا ودیالیہ ہر گاؤں میں سرکار کلوا رہی ہے اور کئی ساری چیزیں ہیں۔
ہاں مجھے بھی امید ہے۔ کہ آنے والے دنوں میں گاؤں۔۔۔ اور بھی بہتر بنیں گے جیسے۔۔۔ کی مہا ودیال۔۔۔۔ کھل جائیں گے تو بچے پڑھتے ہیں۔ تو آگے بڑھیں گے۔ نوکری بھی لگیں گی بچوں کی۔ تو بہتر ہوگا نا۔ زندگی بھی۔۔۔ جینے میں بہتر لگے گی نا۔ ویسے بھی اور گاؤں کے لوگ بھی۔۔۔ ایسے محسوس نہیں کریں گے کہ جیسے شہر میں ہم۔۔۔ شہر میں نہیں رہ پا رہے ہیں گؤں میں بھی اس۔۔۔ سویدھاؤ ہونے لگے گی۔
صحیح کہا آپ نے ای سا ہل رہ۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ترقی کے ساتھ گاؤں کی سادگی بھی بنی رہے۔
ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ گاؤں کی پہچان اس کے سادگی۔۔۔ اور محبت سے ہے۔ کیوں سادگی کیونکہ ساتھ میں محبت ہوتی ہے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ ساتھ بیٹھنا پیار محبت سے باتیں کرنا ایک ساتھ جانا ایک ساتھ کھیلنا گاؤں کی ایک اچھی مثال ہے۔
تمہیں گاوں کی سب سے پیاری چیز۔۔۔ کیا لگتی ہے؟ جو تمہیں۔۔۔ بہت پیارے لگتے۔۔ جیسے کئی ساری چیزیں ہے۔ آپ بتائیے۔
ہاں مجھے وہاں کا اپنا پن ہے۔ لوگوں کا خلوص سب سے زیادہ۔۔۔ پسند ہے۔ تمہیں تمہیں کیا پسند۔۔۔ سندر ہے۔
، مجھے تو گاؤں کی صبح اور کھیتوں کا منظر سب سے اچھا لگتا ہے اور کئی ساری چیزیں ہیں جیسے۔۔۔ بچوں کا ایک ساتھ کھیلنا۔۔ ایسا شہروں میں کا رکھا ہے جیسے بڑے بزرگوں کو ایک ساتھ بیٹھنا۔ اور کئی ساری چیزیں گاؤں میں
سچ مچ سچ مچ سچ مچ سچ مچ صحیح کہا آپ نے گاؤں کی صبحوں میں ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے گاؤں کی صبح میں بچے بزرگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور کھانا بھی صبح کا کھاتے ہیں اچھے اچھا لگتا ہے وہ صبح کا موسم بہت سہانا ہوتا ہے
پلنے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ شہر کی باگدڑ چھوڑ کر ہمیشہ گاؤں میں ہی رہا تھا بٹ گاؤں میں اتنی فلٹی نہیں ہے کیا کرے شہروں میں ہم کو جانا پڑ رہا ہے جیسے گاؤں میں ہم کو نوکری نہیں مل رہی ہے تو شہروں میں جانا پڑے گا لوگ جی
ہاں ہاں ایسا خیال تو میرے دل میں بھی آتا ہے میرے دل میں بھی آتا ہے کہ گاؤں میں ہم رہ رہے ہیں کیا پتا آگے کوئی ترقی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی جاب لگے گی یا نہیں لگے گی ایسا بھی خیال میرے دل میں بھی آتا ہے ا آپ آپ کیا کرنا چاہتے سککو
گاؤ ہم قدرت کے قریب رکھتا ہے اور زندگی کی اصلی اہمیت سکھاتا ہے
بہت خوبصورت بات کہی ہے آپ نے
شکریہ آج گاؤں کے بارے میں بات کر کے دل خوش ہو گیا
مجھے بھی اچھا لگا اپنے گاؤں کی یادیں ہمیشہ خاص رہتی ہیں نا اپنی باتیں کرنا اپنے گاؤں ے لوگ اپنے گاؤں کی بات ت
صحیح کہا آپ نے گاؤں میں الگ ہی وہ ہے الگ ہی جیون جس میں الگ ہی مزے بچوں کا کھیلنا بڑے بزرگ لوگوں کا اکٹھا ہونا اور کئی ساری چیزیں اور
آپ سے بات
کر کے بہت خوشی ہوئی عشاء اللہ کسی اور دلچسپ موضوع پر بات کو کریں گے
اللہ حافظ خوس
اللہ حافظ